ہاں یہ کیسے ہیں
ہ الحمد للہ آپ کیسیے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں کیا کیا کر رہی تھی
ا میں کھانا وغیرہ کھا کے فری بیٹھی ہوئی تھی چلو آپ کو کال کرے
جی نہیں میں نے ابھی نہیں کھایا آپ نے کیا کھا لیا
جی مجھے ائم آڈر کر
ارے ماں ماشاء اللہ مٹر پنیر کیسے بناتی ہیں آپ
ہاں م بنی میں نے نہیں بابھی ج نے بنایا تھا ایز ا میری سسٹر بھی ہے اس گھر میں مہمان ہو گیا
اچھا آپ بنا لیتی ہیں مٹر پ یہ کہ نہیں بنا پاتی
ہاں میں بھیھی بناو لیتی ہوں ایکچولی ہاں ان چیز پہ نا آلریڈی ہو چکی ہے ٹاپک پہ اپنی ہیلو
جی
ہاں اس ٹاپک پہ ہو چکا ہے نا ایکچولی
اچھا اچھا اور
آپ کیا مطلب آپ کا فیوریٹ ڈش کیا ہوتا ہے
مجھے تو بہتسانی چیزیں ہیں جو میں پ
کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے
جی جی میں جی جی جی
ا
جی مجھے بیگن کا برتہ پسند ہے پوڑی پھر پراٹھوں کے ساتھ
ہوں ہوں ہ
جی آپ کو کوسا تھا مڈم کابر تھا
ا پوری
بیگن کا بھرتا
بیگن کابورتا ہاں ہاں نہیں میرا فیورٹ تو نہیں
سب مجھے پسند ہے لگن خبر تھا میں نے ریسینٹلی کل پہ رہا تھا
ہاں تو مطلب آپ کو کیسے طرح طرح کی ڈش ج مطلب بگن طرح طرح کے طریقے سے بنتے ہیں نا
جی بیگن تو آلو بیگن کے ساتھ بنا لو صرف بیگن فرائی کر لو یا پھر تاہرین بیگن ڈال د میں کبھی کبھی تو بگن تو بیٹھتا بس دندہ بیگن بڑے والال جو بے گا ہوتے ہیں
ہاں ہاں
وہ وال نے بگ لے لو م چیک کر لو کڑے میرے نہیںار کیڑے ہو
ہاں ہوں
پھر نقصان کرتے ہیں کھانے میں تو دین اپ چیک کر لو واش کر لو اس کا جو پین ایریا ہوتا ہے اس لیگ ہوتے ہیں وہ کلیئر کر لو نکان میں کچھ لوگ اس کو گیس اور چولہے میں مولیہت ہیں بیگن دے دیتے ہیں کوکر مے سیٹی دے دیتے ہیں دو چار ابھی آ رہی ہے
ہاں ابھی
جٹ تو یہی ہے کہ مطلب کچھ لوگ بیگن کو بیگن کو گیس اور چولہے میں بھون لیتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے کوکر کی سیٹی دے دیتے ارے
نہیں لیکن جو اس کو بھون کے بنایا جاتا ہے گیس پہ یا چولہے کے اوپر اس کا فلیور الگ آتا ہے اسموکی ہونا چاہیے تبھی تو مزہ آتا ہے اس میں کھانے میں نہیں
جی جی سب کی اپنی چوائس ہوتی ہو ایکچولی
کوکر کا جو بناتے ہیں اپ کوکر یا ابال کے جو بوائل کرتے ہیں اسٹیم دیتے ہیں تو اس کا فلیور الگ لگتا ہے اسٹکی عجیب سا لگ ہے نا اور ہم جو بھونج کے بناتے ہیں اس کا فلیور الگ ہوتا ہے
ٹرائی کروں گی کبھی اس طریقے سے بنایں
کرنا کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں بھونج کے هی بنایا جاتا ہے
نہیں میرے کو ٹائم کا ایشو بھی ہوتا ہے نا کبھی تو بن نہیں جی میں دیکھ لیتی ہوں ٹائم کے حساب سے کام کرتی ہوں کبھی لہسن جو ہوتا ہے اگر ٹائم رہتا ہے لگا دیتی نہیں تو ان کی کلیا لگا دیتی جب بیگن کا چھلکا نکالتے تبھی اس کا لسن کا بھی چھلکا نکالتے لیتے ایک دن تو بیگن نے پورا پریپریشن کر لیا ہے بگن بنانے کا مسالہ وسالہ کر لیا اوبال نے کے لیے کوکر میں جب رکھا تھا تب تو کیڑا دکھا نہیں ایک دم باریک تھا جب اس کو پیل آؤٹ کے نکالا تو پتا چلا اس میں کیڑا کل گیا تو میری پوری پریپریشن خراب ہو گئی تو پھر میں تو اب کیا کرتی ہوں پہلے نا بیگن کو دھونے کے بعد سلائسیز کر کے پھر چڑھاتی نہیں پوری تیاری کر لو پھر کیڑے میڑے واپس نا ا جائے تو میں تو اس کو ویسے دینے کے بعد الگ سے اسکو پیاز ادرک لہسن ٹماٹر ہری مرچی ڈال کے اچھے سے چونک خب بنائی کرتے ہیں جب تک تیل سے ایپریٹ نہیں ہو جاتا جیسے تیل سیپریٹ ہوتا ہے اس میں میگی مسالہ ڈال دو کچھ لوگ اس ہری مٹر بھی ڈال اپ کچھ کریپس اپن کٹ کر کے ڈال د دیتے ہیں کارن ڈر کٹ کر کا
ہوں ہ یہ کنڈر تو دال سے ہی ہے وہ تو سوچتا ہے مطلب مین انگریڈینٹس ہوتا ہے اس کے خوشبو ہی لگ آتا
نہیں مجھے کیڈر پسند نہیں ہے
نہیں مجھے زیادہ تر نان ویج کے ساتھ اچھا لگتا ہے سیلیڈ کے ساتھ اچھا لگتا ہے ا کوئی کوئی ایسی مطلب سبزی کی طرح کھاتے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا
اصل نہیں مجھے پسند ہی نہیں ہے کرنڈر سیالڈ تو پسندنا چاہتا سبتا سب کی اپنی چوائس ہوتی ہے ناشتے میں تو لائٹ ویٹ اچھا لگتا ہے ناشتہ لیکن کہتے ہیں ہیوی ناشتہ کرنا چاہیے
ہوں ہوں
مگر پوہا بھی اچھا ہے ناشتے کے حساب سے صبح مارورننگ میں پہا کھ لو
ہاں بالکل بالکل لیکن ہم لگاتار نہیں نہیں نہیں یہ تو سب سب سے پہلے چائے چاہیے پھر اس کے ساتھ میں اگر کوئی کوکیز وغیرہ ہے تو کوکیز لیتی ہوں ہاں سب سے پہلے اگر
نہیں نہیں نہیں مہم ہم آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے چائے بہت نقصان کرتی ہے چائے
نقصان تو ہر چیز کرتی ہے
ہاں آج کل کتا ت ویجیٹیبلس بھی لے لو تو کیمیکل کوٹڈ ویجیٹیبلس بھی ہے
کہ اندر ہی کیمییکل ہو بنا کیمییکل کے پ بڑی نہیں ہوی
ہوں
کیمیکل ایک چائے کی بدنام بچاری
ہو یہ چ اور بدنؤ بھی نہیں ہے اچھا
تیین چائے
لیکن یہ کہ خالی پیٹ چاہے ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں کہ نہیں لینا چاہی یہ ہ تو کچھ
نہیں اب ہمارے جو بزرگ ہیں آپ ان کو دیکھو وہ ارلی مارننگ اگر وہ تحاجد میں بھی اٹھ رہے ہیں تو فجر کے بعد وہ چائے ہی نوس کرتی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ تو کچھ لیتے بھی نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک گلاس پانی لو اور چائے لو وہ آج بھی ماشاء اللہ اتنی فٹ ہے اتنی فٹ ہے کہ وہ آج بھی تج کے پڑتے ہیں ساری ان سے اتنی عبادتیں ہوتی ہیں جتنی ہم
کیونکہ پہلے کے لوگ ہیں نا اگر پانی بھی پیتے تھے نا تو ان کو فریش پانی ملتا تھا اب ہم پانی بھی کیمیکل والا فلٹر
بالکل کیمیکل کس میں نہیں ہے
آج کل دوائیں کھانا کھانے سے پہلے تو دوائیں کھانی پڑتی ہیں انی بیماریاں لوگوں کو ہو گئیں کہ ہر گھر میں آپ کو دو تین پیشنٹ ڈائبٹیز تھائرائڈ اور بی پی کا ملے گا ہی ملے گا
ایک تو شگگر تو خاندانی بیماری ہوگی سب کے لیے لوگ بولتے تھے ہماراری خاندان میں نہیں ہے جن کی نہیں ہے ان کو بھی نکل جا رہی ہے
ہاں ڈائبٹیز آ تو ڈائبٹیک پیشنٹ
ہوں ہ آپ
ہاں مجھے بھی یہ میرے کو تو شادی سے پہلے تھی بھی چیز اور میری بیٹی تو میرے لیے گاڈ گفٹیڈ ہے کیکہ موسٹلی شوگر ایک ای اسی بیماری ہے کہ اس میں بہت سارے آرگن ڈیمیج ہو جے ہیں لیکن اللہ شکر سحمدلہ اچھی بری نظر خ رکھے
ہاں بالکل نہیں میری بھی فرینڈ ہے جن کا میرج کے بعد میں شوگر نکلی تو ان کے تین بیبیز ہیں اب بھی ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے ہو گئے اچھے مطلب آنے لاسٹ ان کا بیبی کون کتنے ایئرس کا ہے ابھی دو ٹو ایئرس کا کا ہے وہ بیبی مطلب ہے ماشاء اللہ جی
آج کل تو ہر چیز کا علاج ہے آج کے ٹائم پہ بس آپ تھوڑا سا کھانے پینے کا چیزوں پہ دھیان دو اچھی فریش چیزیں لو واک کرو ہیلدی ڈائٹ لو ب سب چیزیں ہیں
ہ ہاں بالکل
پووا پسند ہے آپ کو پووا
آپ وہاں پسند ہے لیکن مجھے بریک فاسٹ میں نہیں چاہیے اگر میں نے اسے کھا لیا تو مطلب میں کچھ نہیں کھا سکتی کتنا سر درد کرتا ہے میں
نہیں پووا ہیوی ہوتا ہے آپ ناشتہ کر لو پوہے کا تو آپ اگر دوپہر میں کھانا نہیں کھا نا تو وہ ایوریج بنا
ایوروریج برابر کرتا ہے اور پھر ہم کیا ہے نا دوسری چیزیں نہیں کھا سکتی اور اتنا سر میں درد ہوتا ہے بھاری ب نکتا یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہوگا ن نہیں پوا تو ہے لگتا ہے موس اس یہ اچھا لگتا ہے
لیکن بس یہ کہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی روز تو ویسے بھی کوئی بھی چیز ہے آپ ریگولر کھاؤ گے تو اس سے دل بھر جاتا ہے دل بھر جاتا ہے تت بداتات ہے ا پوہا ہے ایک ایسی ڈش ہے جس کو آپ کم سے کم تین چار ورائٹی طریقے سے بنا سکتے ہو پوہے کا چوڑا بھی بنتا ہے مطلب کاندا پوہا بنتا ہے ایک مسالے کا پوہا بنتا ہے ایک پلین پوہا بنتا ہے پوہے کے پکوڑے بناتے ہیں کٹلیٹ بناتے ہیں پوہے کے پوہے کی تو بہت سارے ڈشیز بند
بات تو بالکل سی کا آپ نے بہت
جی
ایک حامی لوگ ہیں جو پوہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے
نہیں نہیں ہمارے ادھر سب پسند کرتے ہیں وہ اگر آپ ہر دو دن کے گیت میں پوہا بناؤ تو پوہا تو سبھی کھیں گے ہمارے گھر میں وت کھارے سیو آتی ہے نا
ہاں ہاں نمکین سے اسے کیا کہتے خستہ سے وہ
اں نہیں کارے بولتے
نہیں ہماریے دل سے خستت سےو کہے ت
س ہمے ادھر سو کھا رہے بولتے ہیں بیسن کے لونگ کے کھارے اور وہ پوئے کے ساتھ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ جلیبی ہو اور کئی جگہ تو دہی کے ساتھ بھی پوا پسند کرتا ہ
ہاں دئی پو ہا ہاں میں نے بھی نوٹس کیا کہ دی پوہا بھی کھاتے ہیں لوگ
چوائز
چوائز ہوتی ہے چلو شک شکری آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ کی کیوٹ سی بی بیی کی بی وائس اچھی لگی
اوکے اوکے او کے اللہ حافظ خیال رکھ
جی آپ بھی رکھیے بیبی کا بھی خیال رکھیے
جی
جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا
اوکے اللہ حافظ